ہاں
السلام علیکم
وعلکم السلام بھائی
اور جناب سنائیے کیا حال چال ہیں سب خیریت ہے
جی جی بھائی جان سب خریت ہے اللہ ت الاللہ کی رحمت ہے بس اللہ سب پہ رہےس ہی رحم برساتے رہے
کیسا ماحول ہے آپ کے یہاں کیا بجلی بجلی کی سیاری کیا ہے
جی جی بھائی جان ہمارے یہاں پہ موسم بہت سہاونا ہو رہا ہے آج تھوڑی سی بارش ہو گئی ہے اور بجلی بجلی بھی کافی آ رہی ہے مطلب بجلی بجلی صحی آ رہی ہے جی جی نارمل آتی ہے وہ ایسے ہی آ رہی ہے آٹھ دس گھنٹہ نارمل آتی ہے نا
ہمارے ملک میں تو بہت ہی زیادہ حالت خراب ہو رہی ہے لیکن پراپر نہیں دے رہے ہیں
ہے اچھا اچھا
ا
جی جی تو تو بھائی جارا آپ کے پاس میں کوئی ہے کیا
جی نہیں فی الحال آس پاس میں ہے کوئی
نہیں تھوڑی سی آواز آ رہی ہے تو آپ تھوڑا ہٹ کے بات کریے گفتگو کری ہٹ کے تھوڑا
اوکے جی جناب تو پ جما جی اور جناب بولیے تھوڑا نا آؤٹ ہو گیا ہ
ہ جی ہ جی جی بہت بہت شکریہ بھائی جان کہ تو میں میں کچھ مطلب ہم بجلی کی بچت اور ہمارا مستقبل کے بارے میں کچھ فرمائے
جی جناب بالکل بالکل آج آ کے لیے تھوڑی مدعا ہے اس پہ بات کرنے کے لیے
جی جی بالکل شکریہ تو دیکھ لیے میں تو بہت معمولی سا لگتا ہے یعنی کہ لیکن اس کا تعلق ہمارے گھر کے بجٹ سے لے کر پوری دنیا کے مفت قبل یعنی کہ بجلی کی بچت اور اس کی اہمیت ہے یعنی کہ دیکھا جائے آج کے دور میں اگر چند گھنٹوں کے لیے ب چلی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے مانو جیسے کہ زندگی ٹھیہر گئی ہو صحیح کہنا تھا ہے نا
جی بالکل بہت خوب فرمایا آپ نے بجلی کے بنا تو ایسے ر زندگی سونی سی ہو جاتی ہے
جی جی جیسے کہ ہمارے گھر میں گیجٹس ہوتے ہیں یعنی کہ پانی کی موٹر اے سی فریج سب وےجوان سے ہو جاتے ہیں یعنی بجلی چلی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا کچھ کام ہی نہیں بیٹھتا و نہیںیر آیا ب کا پچھ
بالکل بالکل بالکل بہت خوب فرمایا جیسے بجلی آج صرف ایک سہولیت نہیں بلکہ انسان کی بنیادی ضرورتیں بن چکی ہیں لیکن جس تیزی سے ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں اگر ہم نے اس کے تحلف ہچن کا دھیان نہیں رکھا تو آنے والی نسلیں اندھیرے میں ڈوب سکتی ہیں یہ سوچنے کا وشے ہے یعنی
کل بھائی جان آپ نے یہیی بات کروائی ہے
ہاں جی یعنی آج کی گفتگو کا مقصد صرف بجلی بچانا نہیں بلکہ کی واس واسو شہری بننے کی طرف ایک قدم ہے
جی جی بالکل بھائیین جیسے کہ بجلی کی ایجاد اور ہماری لت یعنی کہ تھامس ایڈیسن نے جب بلب کو ایجاد کیا تھا نا تو انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ انسان ایک دن بجلی کا اس قدر آدی ہو سکتا ہے کہ آج ہم ضرورت نہ ہونے پر بھی پنکھے اور لائٹیں کھلی چھوڑ دیتے کہ
جی بہت خوب فرمایا آپ نے یہ بات آپ نے بہت صحیح کی ہے کہ بالکل جیسے نہ ضرورت پڑنے پر بھی بہت ساری بجلی کی لائٹیں وغیرہ ہیں پنکھے ہیں ایسے ہی کھلی چھوڑ دیتے ہیں چالو چھوڑ دیتے ہیں ان سے بہت زیادہ بجلی کی کھپت ہوتی ہے یہ دھیان دینے یوگیہ باتیں ہیں اسے سائنٹیفک جواب میں
ویمپائر پاور بھی کہتے ہیں جب ہم ٹی وی یا چارجر کا ریموٹ چارجر کا صرف ریموٹ میں بٹن بند کرتے ہیں یا پھر مین سوئچ آن چھوڑ دیتے ہیں تب بھی وہ لگاتار بجلی رہتے ہیں تو یہ تو بت بہت اہم یہ تو مطلب بہت اہم پوائنٹ ہے یعنی انجانے میں ہی صحیح ہم ہر دن بہت سی بجلی ضائع ایسے ہی کر رہے ہیں تو بجلی کی بقت
جیسے کہ ہم یعنی جیسے کہ ہم پنکھا ٹی وی ریموٹ سے ڈائریکٹ مطلب بند کر دیتی ہیں اور مین سوچ کو بند کرنا بھول جاتی ہے تو جو وہ لائٹ چالو رہتی ہے نا مین سوئچ والی تو بہت زیادہ بجلی کی کھپت کرتی ہے
یہ بالکل بہت
ہاں تو ہمیں اس کو بھی مطلب ہمیں اس کو بھی دھیان سے بند کر دینا چاہیے جیسے کہ یہ تو بہت بہت اہم نکتا ہے نکتا ہی ہے یعنی کہ انجانے میں ہی صحیح مگر ہم ہر دن سی بجلی بہت ضائعا کر رہی ہے پر بھائی جان اپ ایک بات بتائیے کہ بجلی کی بچت کیا ضروری ہے
ہاں جی بہت یہ بہت آپ نے بہت صحیح بات پوچھی ہے کہ بجلی کی بہت بچت کیوں ضروری ہے مطلب کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ایزے ہم تو بجلی کا بل پورا چکاتے ہیں پھر ہم کیوں بچت کریں یہ بھی بہت لوگوں کی سوچ وچاردھارا ہے ہم بجلی کا بل پورا دے رہے ہیں تو ہم بھی مطلب ان پہ ایسی بات پہ بجلی بچت پہ کیوں دھیان دیں ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے جو ایسا
جی جی جی بالکل بھائی جان جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل لوگ کہتے ہیں تو آپ نے کہا ہی ہے کہ لوگ بل چکانے کے کہتے ہیں کہ ہم نے تو بل چکائی دیا تو بل چکانے سے ایسا تھوڑی رنا ہوتا ہے کہ آپ کے مالک بن جاتے ہیں ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ بجلی چکانے سے آپ اس کے مالک بن گئے پروڈیوسر بن گئے ایسا تو ہوتا نہیں ہے جیسے کہ آج بھی ہمارے ملک میں زیادہ تر بجلی کوئلے سے کوئلے کو جلا کر بنائی جاتی ہے نا تو تھرمل پاور پلانٹس جی جی ہاں تو تھرمل پاور پلانٹ سے نکلنے والا دھواں ہمارے ماحول کو تباہ کر رہا ہے جس سے کہ جس سے کیا ہوتا ہے گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے
بالکل بہت خوب فرمایا بہت صحیح بولایا آپ نے مطلب یہ بجلی بنانے کے لیے بہت سارے کوئلے کی کھپت ہوتی ہے اور جو کوئلے وہ جلایا جاتا ہے تو اس سے بہت زیادہ پالوشن ہوتا ہے تو اس معنی تو گلوبل وارمنگ تو بڑھی ہی رہی ہے لیکن یہ پالوشن کا بہت بڑا کارن بنتا جا رہا ہے مطلب جتنی زیادہ بجلی اپن یوز کریں گے اتنا زیادہ ہمیں کوئلے کا بھرپائی کرنی پڑے گی جتنا زیادہ یہ کوئل وسٹ ہوگا ہمارا یعنی جتنی جتنی زیادہ زیاد بجلی ہم فالتو خرچ کریں گے اتنا ہی زیادہ ہمیں کوئلہ جلانا پڑے گا اور ہمارا پریاورن اتنا ہی پردوشت ہوگا بالکل
جی جی ب بالکل صحیح کہا بھائی جانا آپ نے کہ جتنا زیادہ بجلی مطلب کھپت کرائیں گے جتنی آپ اس لیے کہ ہم کھپت کریں گے اتنے زیادہ پہلا چلے گا ہمارا تو ہاں تو بجلی جی
ہ
تو بجلی کی بچت صرف پیس
ہاں جی جی فرمائیے فرمائیے
جی جی تو بجلی کی بچت صرف پیسوں کی بچت نہیں ہے بلکہ یہ اس زمین کو بچانے کا ایک ذریعہ بھی ہے
ی جی بالکل بہت خوب فرمایا آپ نے مطلب بجلی بھی بچ تو ہو ہی رہی ہے جسے ہماری پرتھوی کو کو جو ہونے والے نقصان ہیں اس پہ بھی ایجاد ملے گی بہت زیادہ پلیوشن کم ہوگا اور جو ہمارا کچا کوئلہ ہے اس میں بھی کافی ٹائم تک چلے گا تو ہماری سننے سننے ہمارے سننے والوں کو کچھ ایسے آسان طریقے بتائیے جس سے اپنا کر وہ اپنے گھر کا بجلی کا بل کم کر سکتے ہیں یا پھر ایک طرف سے کوئلہ وغیرہ بچا کر کے بجلی بچا کر کے دیش کے لیے آرتھک مدد کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے
ضرور ضرور بھائی جان اس کے لیے کچھ بہت سے سے طریقے ہیں جیسے کہ پارمپرک بلبوں کو کہیں الودا یعنی کہ سب سے پہلے اپنے گھروں کے پرانے پیلے بلب ہوتے ہیں نا پیلے بلب اور ٹیوب لائٹ ج ٹیوب لائٹس کو بدل کر ایل ای ڈی برف لگائے یہ یہ لگ بھگ اسی پرسنٹ تک بجلی کی بچت کرتے ہے
جی جی مطلب اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک بلب اپن سات آٹھ والوں کا یوز کر سکتے ہیں اگر پیلے بلب نہ لگا کر کے ایل ای ڈی بلب لگیں تو جو پیلے بلب ایک ایک بلب جتنی بجلی کی کھپت کرتا ہے اس میں اس کی جگہ سات آٹھ بلب لگ سکتے ہیں ایل ای ڈی بلب آپ کا کہنے کا مطلب یہی ہے نا
ہاں جی ہاں جی یہی ہے اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ اسٹار ریٹنگ پر دھیان ہے جب بھی یعنی کہ ہم نیا فریج اے سی واشنگ مشین خریدتے ہیں تو فائیو اسٹار ریٹڈ والا یہ اپکرن لیں اس سے کیا بجلی کی کھپت کو آدھا کر دیتی ہے اور اور بھی یہ کہ قدرتی روشنی کا استعمال کریں دن کے وقت کمروں کے پردے کھل کر رکھیں تاکہ کہ تاکہ سورج کی روشنی اندر آئے اور بے وجہ لائٹیں نہ جلانی پڑے
بہت بڑھیا یہ بات بولی آپ نے ہاں ہاں بالکل مب جہاں جہاں ضرورت ہے لائٹ کی تو وہاں اپ سورج کی روشنی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آ رہی ہے تو وہاں پر اس وجہ سے اپ بے فضل کی خرچی تو تھوڑا کم کر ہی سکتے ہیں اور ایسی کافی ساری باتیں ہیں جس کے لیے ہم یہ اگر تھوڑا بہت بھی دھیان رکھیں تو بجلی کے بل کو ہم آدا کر سکتے ہیں آپلا تو بس یہ دھیان رکھنے کی بات ہے تو یہ تو ہم اتنے آسان طریقے ہیں کہ نارمل سے ان کو ہر کوئی روز مرہ کی زندگی میں حصہ بنا سکتا ہے
جی جی بالکل تو بھائی جان یعنی مفت کی بجلی اور پریاورن کی حفاظت ایک پنت تو کاج ہی تو ہے جس سے کہ ہماری بجلی بھی بچتی بجلی بھی بچتی ہے اور پریاورن بھی شھ رہتا ہے تو بھائی جان آپ سے گپت کر کے آج ہمیں بہت ہی اچھا لگا ملتے ہیں پھر کسی دلچسپ موضوع کے ساتھ
بالکل بالکل خدا حافظ
جی جی بھائی جان کب جی بھائی جان آپ کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ
اللہ حافظ